ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سنائیے سب خیریت سے
ہاں سب خیریت ہے میں بالکل ٹھیک ہوں
اچھا کھانا پکا لیا آپ
سب نے کھانا پکا لیا اور ہم سبھی پریوار والوں نے کھا بھی لیا
اچھا کیا پکایا
ہاں آج ویسے کچھ اس وشیش نہیں تھا کھانے میں وہی تھا جیسے کہ دال تھی جو آج ارر کی
اچھا مسا لائی تو ج آپ کے
ہاں بالکل صحیح کا بہت اچھا پکوان۔ ہلو۔
آواز نہیں آ رہی۔
ہاں آ رہی ہے ویسے آج کل آج میں اسکول میں گیا تو آج ہمارے اسکول میں پیڑ پودوں کے کار کرم کے بارے میں بتایا تھا ہمیں۔
اچھا۔ اچھا ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا استا ہے پیڑ ہماری زندگی کی ضروری۔ اگر پیڑ پودے بھی د تو
صحیح بالکل صحیح کہا۔ صحیح کہا پیڑ پودے ہی تو ہے جس کے کارن ہمیں سوچھ صاف سوچھ ہوا یا آکسیجن ملتی ہے اور ہمیں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے لکڑی آکسیجن وغیرہ دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے۔ ہم زندہ ہیں جیسے کہ جانور ہو گئے یا انسان تو ہر ایک پرانی پیڑ پودوں پر ہی نربھر رہے۔
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور پیڑ۔ پودوں سے ہی ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے۔ پریاورن بھی ستلت رہتا ہے پیڑ پودوں سے۔ ج لگ تے کی پیڑ پرکتی کا سب سے ہیلو۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ پڑ پ سب سے بل باہر ماتا اللہ یہ تو آپ نے بت اچھا ٹاپک لیا کہ پیڑ پودوں کے بھی مجھے زیادہ بھی جانکاری نہیں تھی تم مجھے بھی مل
صحیح کہا صحیح کہا تم نے اگر پیڑ نہ ہو تو دھرتی پر جیون کی کلپنا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔
ہم بالکل۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا۔ لگتا ہے کہ پیڑ پرکرتی ہے کہ جو نیچر ہے اس کا انمول اپہار ہے یا کہ سکتے تو ان کی جو قیمتی وستو ہے وہ ہے پیڑ۔
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں بھی یہی سوچ رہی تھی پیڑ پھل۔ پھول لکڑیاں اوسدیاں اچھا ہے اور پھل پھول۔ کے ساتھ ساتھ ہمیں چھایا بھی پردان کرتی ہے۔ پیڑ پودے۔
بالکل بالکل صحیح کہا تم نے ہاں پیڑ ہیں جن کے بارے میں ہم بنا پیڑوں کے ہم اپنے جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تو دیکھا جائے پیڑ ہمارے جیون کے لیے بےحد ضروری ہے۔
ہ ماشا اللہ آپ نے بالکل صحیح۔ فرمایا۔ پیڑ ہمیں گرمیوں میں بھی بہت چھایا کافی چھایا دے۔ تا ہے ایک بڑا پیڑ۔ کئی لوگوں کو دوپ سے بھی بچا۔ سکتا ہے جیسے کہ سڑک کے کنارے پیڑ ہوتے ج ن کوئی بھی یاتری نکل کے جاتا ہے ماشاء اللہ تو وہ بالکل وہاں پہ بیٹھ بھی سکتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ آنند داک جگہ لگتی ہے وہ
الکل بالکل تم نے صحی کہا جیسے کہ پیڑ ہمیں پھل پھول لکڑیاں ادیاں اور اس کے ساتھ چھایا پردان کرتے ہیں اور جیسے کئی ساری ضروری وستو جیسے کہ کوئی پیڑ اگر سوکھ جائے تو اس سے ہمیں فرنیچر جیسے کہ ٹیبل وغیرہ کرسی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو پیڑ بےحد ضروری ہوتے ہیں جس سے جیون کے جو زندہ رہنے سے مرنے تک کام آتے ہیں جو کہتے ہیں اسے لکڑی تو رہنے سے متو سے مطلب جنم سے مرتو تک کام آتی ہی ہے تو پیڑ ہمارے لیے بہت ضروری ہے
ماسا اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہیلو جیسے کہ ہمیں ہم کسی بھی جگہ پر پیڑ پودے لگا دیتی ہے نا تو ان کے پیڑ پودوں کی لگی ہونی واںق مٹی بھی بہت زیادہ سرکچت رہتی ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں اگر جیسے کہ کسی چھیر میں پیڑ لگے ہوں تو اس چت کی جو مردا ہے اس میں جیسے کہ جل پردوشن ہو گیا یا مردا پردوشن ہو گیا جیسے کہ ہا دوارا مٹی نہیں اڑتی ہے اور مٹی کا کٹاؤ یا بھاؤ نہیں ہوتا ہے تو پیڑ پودے جو مرت مٹی کو بہت سرکچت رکھتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ جیسے کہ انیک پچی ہوتے ہیں نا وہ پی پیڑوں پر اپنے گھونسلے بنا کر رکھ لیتی ہیں پچھھیوں کے لیے تو بھائی ان کا گھر ہی پیڑ پودے ہیں جہاں بھی گھونسلہ بناتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کو بھی سرکچت رکھتی ہیں پیڑ پودوں پر
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا ہر ایک جیب جنتو جیسے کہ پچھی پشو کوئی بھی چھوٹے سے بڑا جیب جنتو پیڑوں کے نیچے ہیا شرن لیتا ہے چاہے وہ کیسا بھی جیو جنتو ہو جیسے پشو ہو گئے یا پچی ہو گئے تو کسی کا گھسلہ ہوتا ہے پیڑوں کے اوپر تو کسی کی جو گھپا یا ماند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیڑوں کے نیچے تو دیکھا جائے پیڑ ہر جو دھرتی پر جیو رہتا ہے اس کے لیے بےحد ضروری ہوتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پیڑ پودے دھرتی پہ جو جیو ہوتی ان کے لیے بےحد ضروری ہوتی ہیں اور میں نے نا پچھلی بار اپنے اسکول میں ایک نیم کا ایک بب کا اور ایک ہاںبلیے کا بھی پیڑ لگا تھا میں نے کئی سارے پیڑ لگائے تھے اب تو وہ اب کافی بڑے ہو چکے ہیں
ہاں بالکل بالکل ہاں بہت اچھا فرمایا آپ نے ویسے بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پیڑ لگائے اور میں نے بھی کچھ پیڑ لگائے تھے اپنے گھر کے آس پاس اور اپنے جو کھیت ہوتے ہیں اس میں لیکن وہ پہلے کی تلنا بہت بڑے ہو چکے ہیں اور کافی اچھی طرح سے بڑھ رہے ہیں اور اچھے ہیں پیڑ وہ اور ہمیں ان پیڑوں سے چھایا بھی ملتی ہے اور ہمیں ضروری چیزوں کے سامان کی آپورتی بھی ہوتی ہے
ہاں م اناء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا پورتی تو ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کہ آج میں دن میں بیٹھی تھی تو میں سو پتا نہیں کہاں سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ سر ار بھی پرچھھر روپڑ ابھیان چلاات ہے کیوں نہ ہم بھی اس میں مدد کریں جتنا ہو سکے اتنا پیڑ پودوں کو کاٹنے سے روکیں جہاں فیکٹری کارخانے ہیں وہاں بہن سب کو اٹھا کے زیادہ پیڑ پودے لگائے جائیں
بہت اچھا خیال ہے آپ کا اور اس آپ کے اس خیال کی میں سراہنا بھی کرتا ہوں اور آپ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور لوگوں کو بھی جاگروک کریں اس پیڑوں کے بارے میں جیسے کہ پیڑ اور س رہے تو ہمارا س پتھوی کا سنتولن ہو گیا جیسے گلوبل وارمنگ بھی بڑے گا اور پیاورن بھی پردوشت نہیں ہوگا اور جیسے کہ کئی سارے وشے ہیں جیسے کہ ہا کا پردوشت ہونا اور واتورن کا سوچھ رہنا تو پیڑ ہمارے لیے نہیں بلکہ پرک کے لیے بھی بےحد ضروری ہوتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر ہر ویکتی ایک سال میں ایک پیڑ بھی لگائے نا تو بہت ہی بڑا پرو تھا نا سک ہے اس سے پر پریاورن ادک خرابرا رہ سکتا ہے ہر سال کوئی بھی ویکتی پیڑ لگائے تو جہاں دیک د جا ہریالی جاں دیکھو ج ہریالی بہار جگہ ہریالی میں
ہاں بالکل صحیح کہا لیکن آج کل سرکار کو کو تھوڑے کٹور نیم بنا بنانے کی آوشکتا ہے کیوںک لوگ آج کل پیڑوں کی کٹائی بھی ادھک کر رہے ہیں جیسے کہ ہماراری طرف جو ندی ہے اس میں جیسے پہلے ایک جنگل تھا جو بہت ہرا بھرا رہتا تھا لیکن اس کی کٹائی اور دن کے کن وہ وہاں بنجر جمین سی بن گئی ہے تو جنگل کی کٹائی کا بھی پریاورن پر بہت برا پرباؤ پڑ رہا ہے تو سرک کو بھی کٹن اور جو نیم قانون بنانے ہیں وہ بہت سخت بنانے پڑے گے جس کار کی پیڑوں کی کٹائی رک سکے گی
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے م میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم پھل کوٹ کے پیڑ تو لگاتے ہی ہیں جیسے کہ ہم نیم سب پیڑ ببول کا اور کئی ایسسی پیڑ ہے جن سے ہمیں اوشدھیاں ملتی ہیں ان پیڑوں کو ہم زیادہ ا سے زیادہ لگائے
ہاں بالکل بالکل جیسے ان میں ہوتے ہیں کئی پیڑ جیسے کہ پیپل کا پیڑ بہت اچھا ہے جو دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی آکسیجن دیتا ہے اور برگد کا پیڑ بھی ہو گیا تو جیسے جیسے کئی بڑے بڑے پیڑ ہیں جو ہمیں آکسیجن دن کے علاوہ رات میں بھی پردان کر اور جو برسا کا سنتولن جیسے کہ پیڑ پیڑوں سے برسا کا سنتولن بھی بنا رہتا ہے اگر پیڑ کٹتے جائیں گے تو برسا کا سنتولن بھی بگڑ جائے گا جس کے کن ہمال جلویو پریوررتن بھی ہوگا اور دیکھا ہوگا تو نے آج کل تاپمان بھی بڑھتا جا رہا ہے اس کا ایک پرمک کارن پیڑ ہی پیڑوں کا کٹنا ہی ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہمیں بھینا جتنا ہو سکے اتنا اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور اس سے پ اور لوگوں کو پریرت کرنا چاہیے اور پیڑوں کی کرنی چاہیے اور پیڑوں کو کٹائی سے روکنی چاہیے جہاں پیڑ پودے زیادہ ایک کہاں پہ روک روک لگانی چاہیے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور پیڑ پودے اگر صحی رہیں گے تو جیسے کہ ویشوک تاپمان میں ودی اور گلوبل وارمنگ بھی پڑ رہے ہیں جس کا پرمکھ کارن پیڑ پودوں کی کٹائی اور اگر پیڑ پودے صحیح رہیں گے تو جیسے کہ ا پیڑ کی جو جڑیں ہوتی ہیں جو مٹی کو باندھ رکھتی ہیں اور کٹاؤ کو بھی روکتی ہیں اور دیکھا جائے تو ایک پیڑ پودے اہم حصہ ہوتے ہیں مانو جیون کا اور بےحد ضروری ہے جس کا کن اگر پیڑ پودے کٹ جائیں گے تو مطلب اس کا برا اثر پڑے گا اور ج کا کن ہم بھگت بھی رہے ہیں آج کے دور میں دھا ہوگا پیڑ پودے کٹنے کے کن کیا برا پربؤ پڑ رہا ہے گرمی دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے اور پانی بھی کم برس رہا ہے
ہاں ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت ہی توسی بھی بہت اچھا اچھا لگا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
چلو چلو خدا حافظ مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا